ہندی بات
ہاں
ہو ہو گیا چالو
ہاں
آپ صرف بات کرنا ہے ادھر ادھر لگا کے سے ہاں ہند ہندی اردو
ہاں
بانچوں سے بات نہیں ہو رہا ہے میرا ابھی
آج جانے کا ڈیٹ تھا وہ لوگ ہمارا بھائی اور سیڈو اور بانچو گیا کیا
ہاں ہم ہم سنے تھے عرفان کے ساتھ میں جانے والا تھا عرفان
ہاں ہم کو بھی عرفان کل فون کیا تھا ہم بولے آ گئے ہم کو بول رہا تھا چلو صبح جا رہے جائے گا کیا ہم بولے آنے میں ہو گیا م چار دن
چار دن کے آٹھ دن
نہیں کام کرتے چار دن ہو گیا
ہاں
ہوں
بانچو سب بات نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اس کو برہسپتیوار کو بولے تھے مادو پور جے کے لیے
ہاں
تو بولا کہ اتنا رات کو مدو پور کیا چیز سے جیںے اتنا رات کچھ نہیں آ جیں گے چھوڑ دیجیے ہم بولیں چلیے نا ٹرین سے جائیں گے پھر ٹرین سے آ جائیں گے ٹرین لیٹ
آر ارے اگلا بار جا رہا تھا اس ٹائم کیا رات میں ہوتا تھا کیا
تو وہی تو ہم بولیں کہ پینے کے لیے جاتا ہے ادھر جاتا ہے تو اس ٹائم رات نہیں ہوتا ہے پھر ہم اور حالم یہ چل گئے دونوں مدو پور اور رشم کا پاپا
ہاں
پھر ہم لوگ جمعہ کا دن گئے تو ادھر سے آئے ہم لوگ پانچ چھ سات آٹھ بجے تک آئے پھر اس کا اس کا گھر جا کے پوچھے کہ کہاں گیا تو بول بولا تھوڑا رک جائیے گا ہاں ہاں ب صی بات تو سر
ہاں
ا
کتنا ٹان ہے تچا پتا نہیں
پے سم
ہاں انا اچھا ہاں وہ تو ہے نا لیکن ایسا ہے سسٹم جو ہم لوگ کو لوڈ کرنے نہیں پڑتا ہے ہاں
پھر اس کو ہم آ کے اس کے گھر میں پوچھے کہ کہاں گیا بولا نہیں ہم بولے ٹھیک ہے وہیں گیا ہو گاڈا پر کہاں جائیں گے اسی دن
آج دیکھے نا وہ لوگ گھرے میں ہے نا صبح سے
ہاں وہ اس کا گھر میں سیڈو کا گھر میں کام کرتے ہے
ہوں اکیلے عرفان چل گیا گا
پرسو میرا دکان میں آیا تھا بولا کہ یہی بات کی میرا میرے سے تھوڑا بہت بول رہا تھا پرسوں آیا اور جمعہ کا دن بھی ہےیا دونوں دونوں دن آیا تو ہم اتنا اس سے بات نہیں کرتے ہیں
ہاں تھوڑا بہت مطلب بات کر رہا ہے نا
نہیں نہیں وہ اتنا بھی نہیں ہم بات کرتے ہیں ایک دم چھوڑ دیے بات کرنے
نہیں وہ وہ آگتا ہوگا تھوڑا بہت بات کرتا ہوگا بس
ہاں ہم اتنا دھیان نہیں دیتے پھر وہ سج گیا ہوگ میرے سے بات نہیں کرتا پھر کل بھی نہیں آیا پرسوں بھی میرا پاس نہیں آیا تھا یہاں
ہاں
پھر ہم ایم سی بھی دیے تھے اس کو لائن والا پھر ہم بولے کہ پیسہ اس کا دلوا دیجیے تب اس کا کنیکشن کرنا نہیں تو ہم کھول کے لے کے چل جائیں گے پھر بولا اس کا وائف کے ہم دیں گے پیسہ پھر پرسوں دینے آیا تھا پیسہ
ہوں
اپ اتنا مطلب نہیں رکھیں گے ادھر دکان میں کمردین
ہاں
صدام اور چھوٹو تین چار آدمی ہے اور بندھو بھی ہے
ہاں کام ہو رہا ہے ہمارا ابھی راڈ لوڈنگ ہوگا پھر جائیں گے آن لوڈنگ کرنے کے لیے
اب اتنا مطلب ہم سوچے ہیں اتنا مطلب نہیں رکھیں گے اس سے
دارو پی پی کر کے بیکار آدمی ہو گیا ہے بات بھی وہ پینے کا بعد بھی بات بھی کرتا ہے وہ ایسا جیسا مطلب کبھی بع میں پھر نظر ہی نہیں ملاے گا اس ٹائپ کا بات کرتے
وہی ہم اس کو سو پچاس روپیہ کر کے بہت پیسہ ہم لے لیے اور دے دیے اس تو لیکن ابھی دکان والا پیسہ الگ ہے سو روپ کر کے لیا وہ الگ ہے پھر سے اس کا دکان کے پاس الگ سے کہیں جا کے کوھ پیسہ لیا اس کا بہت تین چار کل پیسہ ہو گیا دینے کا نام نہیں لیتے اور کام کام بولتا نہیں چل رہا پیسہ نہیں ہے اور دیکھتے ہیں کہ کام تو کر رہا ہے
ہوں
پپو کا گھر میں تین چار دن کام کیا ابھی جا کے سیدھو کا گھر میں کام کر رہا ہے ادھر
ہوں دکان چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے نا
ہاں
جوں بارش ہو رہا آج وہاں
ہاں بار تو ہو رہا ہے تھوڑا بہت رات تین بجے رات میں بہت صبح صبح صبح
ہاں بانچو والا بھی ہو گیا ہوگا نا چالو
اس کا والا ہم اس کا اوپر دھیان نہیں دیں اس کو ہم بولے نہیں کہ چالو ہوا کہ کچھ نہیں بولا اس کو
ہاں
ہم بولیں گے اس سے اتنا مطلب نہیں رکھیں گے آپ
ہاں
سوچے ہیں لیکن وہ دیکھیے ایک جگہ رہنے سے
ہو جاتا ہے
ہاں تھوڑا تھوڑا رکھیں گے لیکن جتنا تھا نا ویسا نہیں رکھیں گے اس کا اوپر جو ہم اتنا دیتے تھے لیکن اب اتنا ایسا نہیں ہے آپ کنٹرول کریں گے
ہوں جی
ابھی اس دن ہم لوگ مدو پور گئے تھے جمعہ کا دن اگلا جمعہ
ہاں کٹ آاللہ نہیں سام
نہیں نہیں اس دن وہ لوگ سگا پری میں نہیں تھے تو بولا کہ میرا پاس پینتیس روپئے ہی بول رہا تھا ن اس دن
ہاں
ابھی بادل بول چن کہ اس نہیں اس کا پاس دو سو روپیہ تھا لیکن نام نہیں لیا اس نے
ہوں
تو اس نے اگر بولتا کہ نہیں میرا پاس دوتا تو ضرور ہم دس بیس روپیہ کھا لیتے ہیں اگر بولا کہ میرا پاس پینتیس روپیہ تھا ہم ہم اس کا پیسہ لے کے پینتیس روپیہ کھا دیں گے وہ خالی رہے گا کیٹ
ہاں وہی تو اس کا من تھا وہی والا وہ لوگ کو کام کرنے کا تھا ہم لوگ کا پاس نام لیتا تو ادھر پیسہ خرچہ کر کے کیا فائدہ اس نسک تو وہ لوگوں کو وہ کام بنانا تھا کام بنانے سے وہ لوگ نکلا تھا گھر سے
ہم دو ہزار دیے تھے تو ایک دو دن میں اس کو بولیں گے
مطلب بانجی کا شادی لگا تو بولیں گے کہ
ہاں پیسہ مانگ لو پھر
وہ بھی بولے گا کہ میرا بھی ادھر شادی لگا رشمہ کا ہم بولیں گے رشما کا لگایا تو تم تھوڑی نا کاری کر سب د رہ لگایا تو اس کا پاپا کرے گا تم تھوڑا بہت دیں گے
ہاں ہاں ہاں
ہم دیے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں ہم پینچ تھوڑی مانگ رہے ہیں
ہاں ہاں ہاں
جیسا تم تیرا بھتیجی ہے میرا بھی بھانجی ہے
ہاں
تم اپنا پیسہ دیں ہم اپنا پیسہ دیں گے لے میرا وہا واپس کر دیجیے تم د گا تھی تو آ دیں گے ادھر
ہاں ہاں ہم کن کا انبار کررس یہان سے ہاں تازی بس بت
آاں
کمپنی کا اندر بول رہے ہیں دوست ہےیران سے اندر میں لوڈ ہوتا ہے گاڑی کا اوپر آاز بھی زیادہ
آواز
اللہ کررتا
ہاں اتنا آلہ نہیں آ رہا ہے تھوڑا بہت
کیا خال ریگے ہے کہ راڈ بھی ہے آپ ب لوڈ ہوتا ہے تو ہوتاات سے نہیںتا
ہیلو
ہاں
صبح صبح اس کا وائف آیا تھا بولا کہ پیسہ اٹھا دیجیے ہم بولا پیسہ نہیں اٹاتے ہم چھوڑ دیے ہیں
ہاں
والا اٹھا دیجیے نا بی سی والا بھی دینا ہے اور گروپ والا بھی جمع کرنا ہے
ابھی کا دور میں جس کو جتنا ہیلپ کریے گا نا اتنا ہی خراب ب میں
ہاں ابھی ہم وہی بات بولیں کہ ابھی اب وہی بات بولیں کہ دوستی زیادہ قریب اچھا نہیں رہ
نہیں رہتا زیادہ دن نہیں چلے گا
ہوں اچھا
ج
فالتو آدمی بہت فالتو ہے بہت لیکن ہم اتنا بات دھیان میں نہیں ہم اتنا بات دھیان میں نہیں لے رہے تھے
ہاں
چل چھوڑ دیتے ہیں اس کا منہ دیکھ کے دیا آتا ہے طرس آتا ہے کہ ایسا لیکن آپ نہیں طرحس آئیں گے ایسا ہم سو کرر لگ گیا بہت آیا ٹوکر ساس شپم شال نا ہم ایک شات چوڑےتے کہ چڑیا لئے کرلو
ہلو
کتنا بجے سے کتنا بجے ڈپٹی ہے
ڈٹی کا کوئی لمٹ نہیں ہے نو بجے صبح آٹھ ہیں پھر چھ بجتا ہے سات بج جاتا ہے کبھی نو بج جاتا ہے کام کوئی خاص نہیں ہے بس وہی گاڑی ہاں